اورو
السلام علیکم وعلیکم السلام بہن آپ سونے گئی تھی۔
نہیں نہیں میں نے جیسے آپ۔ نے کال کیا کٹ کیا نا تو میرا فون سوئچ آف ہو گیا تھا۔ ایک دم سے تو وہ میں نے ابھی چارجنگ پر لگایا ہے۔
اچھا ٹھیک ہے۔
چارجنگ تھی وہ پتا نہیں کب سویچاف ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا وہ تو اچھا ہوا ہماری کال کمپلیٹ ہو گئی تھی۔
ہاں وہ شکر ہے اللہ کا۔
ہاں ہاں ورنہ دوبارہ کرنی پڑھجاتی
ہ ہ اور سنائی
جی سب بڑھیا الحمد للہ آپ بتائیے آپ کی چائے ہوگی؟
ابھی نہیں ابھی تو پہلے نماز پڑھیں گے تب تک چھوٹا بھائی بھی آئے گا۔ ابھی ماما سو رہی ہے۔
ہاں دوپہر میں بڑا اچھا لگتا ہے سونا۔ سونا
ہاں جی لیکن رات کو پھر نیند کب آتی ہے
ہاں اسے پر پت ہے میں نا مطلب ڈیلی دوپہر میں سوتی ہوں میں دوپہر میں اگر میں نہیں سوتی نا تو میرے سر میں درد رہتا ہے اور مجھے رات کو ایک بجے تک ند آ جاتی ہے
اچھا کرتی ہو میری بھی عادت تھی سونے کی لیکن اب کچھ دنوں سے میں نے نا ایسے اوائڈ کیا کیونکہ پھر رات کو نہا دیر تک جھاگنا پڑتا ہے پھر آئس
جی جی جی اب میرے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے دیکھیے اب میں نا دو دن سے سونی رہی دوپہر میں کل بھی نہیں سوئی تھی میں اور پرسوں بھی نہیں سوئی تھی میں تو اب دیکھیے آج میری اتنی آنکھیں دکھ رہی ہیں سچ میں اتنی زیادہ سوج رہی ہیں وہ سویلل ہورہی ہیں پوری پھر میرے پین بھی ہو رہا ہے سر میں
ہ اچھا کیا کیونکہ جو یہ رات کا آرام ہے نا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ تعالا نے آرام کے لیے رات بنائی ہے اور جب انسان کو رات کو ہی نیند نہ آئی تو انسان بےسکون رہتا ہے
ہوں ہوں صحی کہہ رہی ہم میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو تو صبح میں ایسا لگتا ہے میری باڈی تھکی ہوئی دل کرتے ہے بس لیٹ جو ل جو کوئی کام نہیں ہوتا مجھ سے جی تو ضروری ہے یہ آرام بھی رات کا آرام بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے بہت ضروری
بہت ہی ضروری تبھی تو اللہ تعالا نے ہمارے لیے یہ رات بنائی ہے تاکہ ہم دن کا کا تھک ار کے دیکھو اللہ تعالا نے کتنی رحمت ہم بس آئی ہے کتنی نعمتی دی ہے ا دن میں تو اللہ تعالا نے یہ فرمایا ہے کہ اپنا رزک بھی تلاش کرو مجھے بھی یاد کرو میری عبادت بھی کرو لیکن دیکھو رات میں کوئی نماز نہیں رکھی ہے کچھ اگر سو جؤ تھک کر ہاں نہیں تو اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالا نے بولا ہوتا رات دن دس وقت مطلب ادا کرو تو رات کو پانچ بار پانچ بار اٹھنا پڑتا اب جیسے یار فاجر کے لیے اٹھتے ہیں زور کے لیے پھر اصر پھر رکھی رکھ ہاں رک ہے وہی تو میں بول رہی ہوں میں وہی بولنا چاہتی ہوں رات کو اللہ تعالا نے نماز کی ہے لیکن وہ تحجد ہے اور وہ اس کو سب سے پیاری نماز ہے اللہ تعالی کا تو وہ سب سے پیاری لگتی ہے اور وہ بھی رات کے تیسرے حصے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ ادا کرو لیکن فرض نہیں بن ہی ہے اگر کوئی پڑھے تو بہت افضل عمل اللہ سے منوانی ہو تو اور تجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگو وہ عطا کرے گا ہی کرے گا اور اسے پسند بھی آئے گا وہ بنند لیکن کوئی بند اٹھ اٹھ نہیں ستا یا کوئی اٹھ ھ اٹھانا نہیں چاہتا ہے
ہوں ہ جی صحی کہہ رہی ہ کیونکہ وہ فرض نہیں ہے نا نا ماس جی اور اللہ پاک نے شاید اسی وجہ سے نہیں رکھی کہ میرے بندے پورے دن کام کریں گے پھر وہ رات تو تھک جائیں گے سو کر
بالکل یہی تو میں کہتی ہوں اللہ تعالی نے بہت سی نعمتیں ہم پہ ا جو بھی یہ ہم کن کن کا شکرا ادا کریں کیونکہ دیکھو جس طرح سے ہمیں دن میں ان۔ پانچ نمازوں کو تھامے چل نا ہے چھوڑنی ہی نہیں ہے نماز ویسے ہی رات کو بولا ہے جو پڑھے گا اچھی بات ہے میں اس کو ادا عطا کروں گا لیکن جو نہیں بھی پڑھے گا کوئی بات نہیں آ کوئی مسلہ نہیں ہے گنا نہیں یہ باگ باگ کے اٹھنا نہیں پڑتا ہے تو یہ ایک رات یہ رات بھی نا ہمارے اللہ پاک نے ہمارے لیے نعمت رکھی ہے
جی صحیح کہہ رہی ہے کہ میرا بندہ پورے دن کام کرے گا پھر رات کو تھک
سو جائے گا اور کل اس کو وہ واپس پس وہ توانائی مل جائے گی اور وہ پھر سے اٹھے گا اگر زندگی ہوگی تو تو وہ پھر سے اٹھے گا میری عبادت کرے گا خود کا رزق تلاش کرے گا تو یہ سب ہوتا ہے
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور کچھ مطلب جیسے یہ انڈیا سے باہر ہیں بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں دیش ایسے ہیں جن میں رات نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے
رات رات تو ہر جگہ ہوتی ہے رات ہر جگہ
ہے جس میں رات نہیں ہوتی جس میں تین مہینے کے بعد رات ہوتی ہے ایک دیش ایسا ہے پتا ہے اور وہ مطلب تین مہینے کے کے بعد رات ہوئے گی تو رات رہے گی اور تین مہینے کے بعد دن نکلے گا ایسا ہے
یہ کون سی جگہ ہے میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا ہے
انٹارکٹیکا جو سب سے زیادہ کولڈسٹ
اچھا ہاں ہاں اچھا اب تو میں کوئی بات نہیں میں پورا یہ گوگل بھی اور یوٹیوب بھی چیک کروں گی
ہاں ہاں سرچ کرنا آپ ایک بار سرچ کرنا کیونکہ کوئی ایک ایسا دیش ہے جس میں رات نہیں ہوتی رات ایسے ہوتی ہے جیے دو تین مہینے ہو گئی اور دن ایسے ہوتا ہے دو دن مہینے ہو گیا ایسے نہیں ہوتی جیسے دن نکل رہا ہے صبح میں سورج نکل کل رہا ہے رات کو چاند نکل
لیکن وہاں کیا لائف ہوگی وہاں کیا زندگی ہوگی
جی یہی تو پت نہیں کیسی زندگی ہوگی وہاں کی
کیا وہاں پہ آبادی ہے لوگ ہیں وہاں پر
ال باغ نے ہمیں بہت اچھی جگہ رکھا ہے بت ہے ہم بہت اچھے رہ رہے ہیں بہت لوگوں سے بہت اچھے رہ رہے ہیں
ہاں بالکل اللہ پاک نے ہمیں
جی کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ بہت پریشان پچان بھی ہے جن سے رہا نہیں جا رہا ہے یاب پتہ نہیں کیا پرابلم ہے بٹ اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھا اھی جگہ رکھیں بہت سیف ہے ہم
سوچ رہی ہوں وہاں پہ زندگی کیسی ہوگی ایک دن مطلب پھر یہ تو ایک دن ہوا نا تھا تین مہینے برابر
نہیں انہوں نے اپنا ٹائم بنا رکھا رکھا ہوگا نا جیسے ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہوگا کس ٹائم ہمیں سونا ہے کس ٹائم ہمیں
سونی کی بات نہیں کر رہی ہوں میں دیکھو جیسے کہ ابھی پتہ ہے ہمارے یہاں ساڑھے چار یا پانچ بج رہے ہیں شام کو پجیں گے ساتھ س آٹھ وہاں پہ روشنی کنٹ یو تین مہینے رہے گی پھر دن کیسے بدلتا ہوگا وہاں پہ پر
ہاں دیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں اور سرچ کرنا پڑے گا مجھے پر میں نے ایک نا یوٹیوب کے انفلوئنسرس ہیں ان کی ویڈیوز میں دیکھا
یہ تو دمغ میں ب گوم رہک ہے یہ بات اب تو میرے دماغ میں گھوم رہی ہے
اب تو سرچ کرنا پڑے گا
ہاں سرش تو کرنا پڑے گا ضرور انٹر
انینٹارکٹیکا تو سب سے کولڈسٹ پلیس ہے مطلب وہاں بہت ٹھنڈ رہتی ہے
ٹھنڈ رہتی ہے ہاں وہ ٹھنڈ کا مجھے پتا ہے وہاں پہ وہ بیڑ اگر باہر ہو
ہاں ہاں اور رات میں نا پت ہے وہاں پر اتنا اچھا اچھا موسم ہوتا ہے جیسے گرین گرین لائٹ آتی ہے نا آسمان میں وہ والی لائٹس آتی ہیں وہاں پر
کوئی بات نہیں میں سوچ کروں گی میں دیکھوں ہوں گی اس بارے میں
آپ کو بھی مزہ آئے گا دیکھ کر
ہاں وہی تو مزہ ہی تو آنا چاہیے نا
ہوں پتا تو چلنا چاہیے ایٹسٹ کون کون سی کیا کیا جگہ ہوتی ہیں کہاں پر
ہوں بالکل
جی میرے نا پت نہیں میرے یو و ایسی ہو گئی ہے کہ انفلوئنسر سارے یہ گھومنے والے آ رہے ہیں یہ ساری ریلس گھومنے والے
کیونکہ کیونکہ آ اپنی اچھا وہی سرچ کیا ہوا ہے نا
جی جی جی جی جی دل کر رہا اب گھومنے کا کہیں پر دور جانے کا
وہ تو آپ کو آپ کے اکارڈنگ آپ کی ابو جانے نہیں دیں گے نہ لے کے جائیں گے
تو یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ابا جاتے جانے نہیں دیتے کہاں پر
بہن کی کرھر
بہن کا گھر پہ بہن کا گھر تو یہیں پہ ہی ہے گھر کے پاس ہی ہے ہمارے زیادہ دور نہیں ہے
اچھا وہ پاس میں ہی ہے
جی میں پتا جس ایریا میں رہتی ہوں نا جس مطلب سٹی میں رہتی ہوں تو وہ زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی سی ہے تو م مطلب یہیں پہ ہی ہے سب سارے محلے بنے ہوئے ہیں محلے کے نام ہے تو یہیں پہ ہی ہے سب تو میری بہن کی شادی بھی یہیں پہ ہوئی ہے ممی نے زیادہ دور نہیں
اچھا ٹھیک تب تو آپ دن میں بانجے کو لا سکتی ہو گھر
جی میں لا سکتی ہوں پر ممی وہی بات ہے وہ اکیلے نہیں جانے دیتی
اتنا نزدیک بھی نہیں
نہیں اتنا نزدیک بھی نہیں ہے دور ہے بٹ اتنا دور بھی نہیں ہے کہ مطلب پورا دن لگے یا ایک گھنٹہ لگے دو گھنٹے لگے پندرہ منٹ راستہ ہے
اچھا گیس والولےچ اچھا
جی جی پندرہ منٹ کا راستہ ہے بٹ ممی وہی بات ہے جانے نہیں دیتی
اچھا اچھا ٹھیک اچھی عادت ہے ویسے بھی آپ کی ممی کی
ہاں آپ نے بات کری ابھی ہاں بول تو رندی کی کال آ رہی ہے الفیہ تیری میں نے کہا ہاں ان سے بولنا بھی کر رہی ہوں میں
کال کارٹی ہمم چلو بعد بھی ملتے ہیں اللہ ہاف فض
چلے ٹھیک ک اللہ حافظ